سامنے
ا جی آپ ٹھیک ہے
دو
جی جی گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک آپ کے یہاں سارے ٹھیک ہے
نہ ہم ہم جی ہمارے گھر پہ سب ٹھیک ہے آج میرا مز ہے وہ ہے کامیابی کے کراس محنت صبر آج میرا ہر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی ٹیچر یا کوئی سائنسدان بنا چاہتا ہے ا لیکن کامیابی صرف خواہش کرنے کی آف سے حاصل نہیں ہوتی کامیابی کا اصل راز محنت اور صبر ہے کام ہے بھی وہ قوت ہے جو انسان کو اپ اپنی منزل کے قریب لے جاتا ہے اور صبر وہ صفت ہے جو مشکل حالات میں ہمت اور ا اشتکام عطا کرتا ہے اگر انسان صرف محنت کرے لیکن چھوٹی ناکامی پر ہمت ہار دے تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے ا اسی طرح اگر صرف صبر کرے اور محنت نہ کرے تو بھی کامیابی ممکن نہیں ہے
جی ضر بالکل
جی
ا جی جی بولیے
جی میں نے بولا آپ بولیے آپ
میرے خیال میں کامیابی صرف قسمت سے نہیں ملتی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کہ فلاں شخص کامیاب ہوا وہ لکی تھا اس لیے کامیاب ہو گیا لیکن میں ایسا نہیں مانتی اگر صرف قسمت سب کچھ ہوتی تو دنیا میں محنت کرنے والوں اور کامیاب لوگوں میں فرق نہ ہوتا مجھے لگتا ہے کامیابی کا پہلا راز ڈسپلن ہے کیونکہ موٹیویشن ہمیشہ نہیں رہتی موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم ہاں
تہذیب سب سے زیادہ ضروری ہے ت اسکیم
جی کبھی دل کرتا ہے کام کرنے کا کبھی نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو مطلب یہ جو ہے مطلب اپنے گول کی طرف جو یہ ہے وہ اس کا پھر بگڑ جاتا ہے تو لیکن اگر ان سے سان ڈسپلنڈ رہے مطلب اپنے کام کو لے کے اپنے مقصد ہاں تہذیب یافت رہے کنسسٹینسی سے کام کرے تو وہ بالکل کامیابی پا سکتا ہے
جی بالکل بالکل تو کامیابی کا سب سے اہم جو حصہ ہے وہ ہے انسان محنت کرے اپ میرا جو موضوع ہے میں آپ نیا موضو بولوں گی ا وہ ہے علم کی اہمیت علم انسان کی زندگی کا بہت ہی بڑا حصہ ہے علم سے انسان کو صحیح اور غلط ا کی پہچان ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے علم کی فائدے مطابق میں بولوںی سمج ا اور سوچ بہرتا ہے علم کی وجہ سے علم انسان کی سوچ کو بہتر بناتا ہے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تعلیم اور علم سے انسان اپنی اپنے مقصد حاصل کر سکتا ہے علم انسان کو اچھے روای اور اچھی عادتوں کی طرف لے جاتا ہے عللم یافتہ لوگ اپنے ملک اور سوسائٹی کی بہتری میں حصہ لیتے ہیں علم اندھیرو کو دور کرتا ہے اور انسان کو حقیق قت سم سمجانی میں مدد کرتا ہے
جی بالکل اگر انسان کی زندگی میں کسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تو وہ علم ہے علم وہ روشنی ہے جو انسان کی جہالت کے اندھیروں سے انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کو نکال کر شعور کیا کے راستے پر لائے اس کو سمجھ بوجھ دے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر ترق یافت قوم نے علم کو اپنی بنیاد بنایا اور اس کے ذریعے عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں
جی جی علم کی قیمتی ایک قیمتی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہر انسان انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے میں آخر میں یہ بولوں گی ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم ہی کامیابی کی بنیاد ہے
جی علم مگر علم جو مطلب کوئی بھی علم ہو علم صرف کتاب پڑھنے یا امتحانات میں اچھے نمبر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے یہ انسان کو انسان کی سوچ کو صحیح کرتا ہے اس کے کردار کو کو بہتر بناتا ہے اور اس کی زندگی ہاں
جی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہم ای سے بہترین شخص وہ ہے جو علم حاصل کرے یہ حدیث بتاتی ہے کہ اچھے اخلاق ہی علم میں کتنی اچھی اخلاق کی علمت نہیں زیادہ میات تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے وعدے پورے کرنی چاہیے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں مددگار بننا چاہیے علم کے ساتھ اخلاق بھی بہت ہی زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے خالی علم نہیں ضروری ہے بلکہ اخلاق بھی انسان کے لی ضروری ہے
جی بالکل علم انسان کو صرف دنیاوی ترقی نہیں دیتا بلکہ اسے اچھا انسان بھی بناتا ہے ایک تعلیم یافت شخص دوسرے کی کے حقوق کو بہتر سمجھتا ہے معاشرے میں مصیبت مطلب بہت علم انسان کے اندر بر داشت اخلاق اور ذمہ دار کا احساس پیدا کرتا
جی جی اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو صرف ہوشیار نہیں بلکہ اچھا انسان بھی بناتا ہے آپ نے صحیح بات بولی ایک ڈاکٹر انجینئر یا ٹیچر اس وقت ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پاس علم کے ساتھ اچھا کردار اور حسن اخلاق بھی ہو
جی بالکل علم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو خود مختار بناتا ہے جو شخص علم رکھتا ہے وہ دوسروں پر کم مطلب ڈپینڈ رہتا ہے کیونکہ وہ مسائل کھ سمجھنے اور ان کے حل نکالنے کے کی صلاحیت خود رکھتا ہے اس کے برعکس جہالت انسان ان کو کمزور بنا دیتے ہے اور وہ دوسرے دوسروں کے فیصلوں پر چلنے پر مجبور ہو جاتا
جی جی علم انسان کو روش دیتا ہے جبکہ اخلاق اس روشنی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے اگر علم ہو لے کے اخلاق نہ ہو تو وہ علم انسانیت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اصل تعلیم وہ بھی ہے وہ ہے جو انس انسان کو صرف ہوشیار نہیں بلکہ اچھا انسان بھی بنائےیں
جی بالکل میرے خیال میں علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر انسان اپنا مال خرچ کرے تو وہ کم ہو جاتا ہے لیکن علم جتنا دور میں بان بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے یہی اسی اس کی سب سے خوبصورت بات ہے ایک علم شخص عالم شخص نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی پیدا کر
جی بالکل بالکل ہم آج سے جی بولی
ہاں ہاں آج کے دور میں خاص طور پر نوجوان کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر نوجوان اپنی توانائی کو سیکھنے سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں لگا لگائے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتے ہیں
جی ہاں جی اب سچ صحیح بول رہی ہے میں آج ارادہ یہ کر رہی ہوں کہ ہم صرف علم ہی حاصل نہیں کریں گے بلکہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں گے
انشاء اللہ انشاء اللہ
جی اب میں کچھ ڈس پلن کی اہمیت کے بارے میں بولو گی ڈسپلن کا مطلب جو ہے وہ ہے س وہ سیدھے کی کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے اگر کسی کو اسکول آفس یا ملک میں ڈسپلن نہ ہو تو آ نظام بغیا گٹ جاتا ہے ڈسپلن کی وہ وہ بنیاد ہے جس پر ترقی کی امی امرات ہوتی ہے طالب علم کے لیئے ڈسپلن بہت ضروری ہے وقت پر اسکول آنا ہوم ورک مکمل کرنا ٹیچرز کا احترام کرنا اور پڑھائی میں لگن رکھنا ڈسپلن کی مثالیں ہے
جی بالکل اگر انسان اپنی زندگی میں کامیاب سکون اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے نظم و صبب کی ضرورت ہے یعنی ڈسپلن کی ضرورت ہے ڈسپل لن انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے ایک ایسا شخص جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اپنے کام مقررہ وقت پر انجام دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں بھی قابل احترام بنتا ہے اس کے برعکس جو انسان بے ترقی ہو ہر کام میں ہر کام میں دری کرے اور ذمہ دار ذمہ داری سے بھی بچنے کی کوشش کرے وہ آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع کر دیتے
جی بالکل بالکل ڈسپلن صرف اسکول تک محد نہیں یہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جو لوگ ڈسپلن اپناتے ہیں وہ اپنا وقت بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقاصد جلدی حاصل کرتے ہیں یاد رکے ڈسپلن ہمیں صرف کامیاب نہیں بنااتا بلکہ کے ذمہ دار اور باقی کردار انسان بھی بناتا ہے
جی بالکل میرے خیال میں نظم ڈسپلن انسان کو ذہنی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو ڈسپلن سے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو اپنے وقت پر انجام د دیتا ہے کومو کی طرحی میں بھی ڈسپ پلن کا بہت بڑا کردار ہے جو معاشرہ جو معاشرہ میں قانون کی پابندی کرتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں اعتماد ذمہ داری سے کام کرتے ہیں تو جبکہ جہاں بے ترتیبی لاپرواہی اور اصول کی خلاف ورارضی عام ہو جائے وہاں ڈسپلن نہیں ہوتا
جی بالکل جی بالکل آخرکار میں یہ کہنا چاہو گی کہ ڈسپلن صرف ہمیں کامیاب انسان ہی بناتا بلکہ ہمیں ذمہ دار انسان بھی بناتا ہے
جی بالکل
جی شکریہ
ا اوکے تھینک یو سو مچ
اوکے اوکے تٹھینک یو